السلام علیکم
وعلیکم السلام بھائی ٹھیک ہو
بس دعا آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو کیا کر رہے ہو
بس آج کل تو یہی فون چلا رہا تھا ابھی
اچھا
ہاں یہ ریلز سکرول کررہا تھا
اچھا اچھا
ہاں بھائی آپ کیا کر رہے تھے
ضائع کر رہے ہو
ہاں بھائی باقی تو ضائع ہی کر رہا ہوں یوں مانو تو
وقت اللہ تعالی کی عتاقدہ سب سے قیمتی نعام تو میں سے ایک ہے ہمیں یہ ضائع نہیں کرنی چاہیے
ہاں بھائی مطلب یہ تو بعد نہیں پتا چلتا ہے نا مطلب وقت کا اہمیت کتنی ہوتی ہے
بالکل انسان کی پوری زندگی وقت پہ مشتمل ہے
ہاں بھائی
ہے نا
کہ جی ہاں بچی میں تو ہے نا مطلب اگر وقت گزرا ہوا وقت مطلب نہیں آئے مطلب ایک لمحہ بھی نہیں ہم لا سکتے ہیں ہر کوئی چیز آ سکتی ہے واپس لیکن وقت اور صحت ک بھیھی نہیں آ سکتا ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ جو وقت ہے ہماری زندگی کا ایک پیسہ کم ہوتا جاتا ہے جیسے ہم مطلب اس کو ضائع کرتے ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے نا
ہاں بھائی
بالکل بالکل بالکل کیا متفق ہے کہ اگر ہم اپنے وقت کو علم حاصل کرنے یا محنت کرنے یا عبادت کرنے یا دوسروں کی خدمت کرنے میں صرف کریں تو ہماری زندگی بہ مقصد بن جاتی ہے
ہاں بھائی مطلب ایسا ہی تو ہوتا ہے مطلب اگر ہم اچھائی وقت کو اچھی طریقے سے گزار لیں تبھی تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے آگے چل کر کامیابی ملتی ہے
ایسے نا ہماری زندگی بہ مقصد بھی بن جاتی ہے جب ہم وقت کی قدر کریں گے
جی جی بھائی اور مطلب نہیں کہاں ہوتا ہے مطلب ہم لوگ تو ریلس کرال ہی کرتے ہیں سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے یا اگر ہم کوئی کسی کام میں اڑ جاتے ہیں یوں ہی مطلب وقت ہم ضائع ہی کرتے تھے ہیں پھر اس میں
ہوں
جی آپ کو لگتا ہے ہاں بھائی
ہین
دیکھو بھائی مطلب آج کا کل کا جو دور ہے اس میں وقت کی اہمیت مطلب بہت ہی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ یہ مقابلہ بھی بہت زیادہ آتا ہے وہاں سے مطلب آپ نے دیکھا یوگا ہر سال امتحانات کیسے ہوتے ہیں انٹرنس بھیس ہوتے ہے تو ان میں کتنا مطلب ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے مطلب جی
اور ایک طالب علم کے لیے وقت کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے
ہاں مطلب اسی کے لیے تو ہوتا ہے وقت کی اہمیت
ہے نا اگر وہ وقت کو مطلب باقاعد سے باقاعدگی سے استعمال کرے اپنا سبق یاد کریں امتحانات کی تیاری کریں ہے نا
ہاں مطلب اگر وہ وقت پر کرے گا تو تبھی جا کر مطلب اگزام حال میں بھی اچھی طریقے سے بیٹھے گا اسٹریس فری رہے گا
اور کیا کہتے ہیں اسے ڈسپلنڈ بن جاتا ہے جب وقت کی اہمیت ہم کرتے ہیں
بالکل بالکل بالکل ہوں میں کیا کہوں آپ کو کہ وقت کی پابندی جو ہوتی ہے وہ ایک اچھی عادت اور کامیاب انسان کی پہچان ہوتی تو یہ اگر ہم یہ مانیں
جی جی
ہاں
ہاں مطلب اللہ بے شمار نعمتیں دیا ہیں مطلب ان میں سے وقت بھی ایک عظیم نعمت ہے اور ہر انسان کو کیا چاہیے کہ وہ دن میں چوبیس گھنٹے مطلب ہمیں ملتے ہی تو فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو گھنٹوں گھنٹوں میں مطلب ہر ایک گھنٹہ اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ بے مقصد ہوتے ہیں اور بے مقصد کاموں میں ہی وہ صرف کر دیتے ہیں جیسے یہ
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے وقت کی قدر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا روزانہ کا کا منصوبہ بنائیں یا ہر کام کے لیے مناسب وقت حقت مقرر کریں سستی اور ٹال مٹول سے بچیں اور ہر کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کرے
ہاں جی جی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی
ہے نا مطلب اگر ہم مانیں گے تو انسان کی پوری زندگی وقت پر مشتمل ہے ہر لمحہ جو گزر جاتا ہے وہ ہماری عمر کا ایک حصہ لے جاتا ہے
ہاں بھائی مطلب کہ ایسا تو سچ ہی ہے کیا کہتے ہیں وہ کہ ہر کوئی چیز مطلب میں جو میں نے جو پہلے ہی کہا ہر کوئی چیز ہم مطلب لا سکتے ہیں لیکن وقت گزرا ہوا ایک لمحہ بھی نہیں لا سکتے ہیں واپس
ہاں بالکل بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور اگر ہمیں یہ پتہ چلے کہ وقت جو ہے وہ صرف ذاتی ترقی کے لیے نہیں ہے بلکہ معاشرے ال قوم کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے
جی جی
ہاں جن کو ان نے وقت کی قدر کی انہوں نے علم صنعت تجارت یا ٹیکنالوجی یا تحقیق اگر ہم کہیں گے تو انہوں نے دنیا بھر میں نام پیدا کیا ہے
ہاں مطلب جو ہمیں ترکییاف ہاں امریکہ ہو ہمارا مطلب چین ہو یا یورپیہ دیش ہو ان میں تو ترکی ہوتی ہے کیونکہ وہ وقت ہی ہمیں سمجھتے وقت پر ہر کوئی کام کرتے ہیں
ہے نا بالکل آپ نے صحیح فرمایا اور جو قوم وقت کو ضائع کرتی ہے وہ ترقی کے دور میں پیچھے رہ جاتی ہے کیا آپ اس بات سے متفق ہے
ہاں مطلب ہمارا ہی دیش دیکھو ہم لوگ ہم لوگوں کو وہ جو مطلب آج کرنا ہوتا ہے ہم وہ دس سال بعد کرتے ہیں اور پھر کیا وہ نتیجہ ملتا بے روزگاری غریبی ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں
بالکل بالکل بالکل
جی
وہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے
ہاں کرتا ہے باقی کسی کا انتظار
ہے نا سچ ہے نا اور جو یہ وقت ہے وقت کی بچت کرنا بھی فائدہ مند ہے انسان کے لیے
ہاں اچھیے اچھھی کاموں میں وہ والا وقت صرف کرے جو آ مطلب بچت کرے گا بچت کرتا ہوا وقت وہ اچھے اچھے کاموں میں صرف کرے گا پھر
ہے نا جیسے مطلب صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے
ہاں صبح کا وقت بھی قیمتی ہوتا ہے نہیں میرا ماننا ہے کہ ہر کوئی آج کل دور میٹروپولیٹن سٹیز سے مطلب اگر ہم دیکھیں گے وہاں پر تو ہر ایک لمحہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہاں کی جو ہر ایک سیکنڈ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جو ہمیں آج کرنا ہوتا ہے ہم وہ جب کل کرتے ہیں تو ہم سے آ دس لوگ آگے چلے جاتے ہیں
بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہمیں چاہییںے کہ بے مقصد گھومنے پھرنے سے پرہیز کرنا چاہے اسے کیونکہ اسے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے نا
ہاں ہاں یہ تو آپ نے اچھا فرمایا کیا ہمیں مطلب یوں ہی گھومنا نہیں چاہیے لیکن تیر و تفریح بھی ضروری ہوتی ہے نا مطلب
ہاں بالکل بالکل سیر و تفریح تو ضروری ہے لیکن ایک وقت پہ اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہونا چاہیئے
ہاں وہ تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا انگ
کہ ہم پورا دن کھیلوں تفریح میں ہی گزار دیں ہم کتابوں کی طرف دھیان نہ دیں ہے نا
ہاں یہ تو آپ نے صحی فرمایا مطلب ہمیں ہر کوئی چیز قاعدے میں کرنا چاہیے
بالکل بالکل نہیں ایک بات اگر آپ مانیں گے وقت کی قدر جو ہے وہ انسان کی عزت دلاتی ہے جو انسان وقت کا پابند رہتا ہے وہ اپنے ہر کام وقت پہ کرتا ہے تو اس سے عزت بھی بڑھ جاتی ہے اس کی
ہاں ہاں یہ تو برابر بات ہے کہ مطلب
اور پرانی کہاوت بھی ہے نا کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑے
ہاں ہاں یہ تو سچ ہے کہ مطلب آج کا کام وال کل پر مت کل پر مت چھوڑیے کیونکہ مطلب آپ کو تو پتا ہی ہے آج کا کام ہم کل پر چھوڑیں گے تو کل کا کام کہاں رکھیں گے
بالکل بالکل بالکل ہے نا سچ ہے نا اور جو مطلب وقت کا درست استعمال جو ہے اگر انسان ہم اگر ہم وقت کا اچھے سے استعمال کریں گے تو وہ خوشحالی لاتا ہے ایسا نہیں کہ اگر ہم اپنا وقت ضائع کریں گے پھر جو کام ہمیں کرنا ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں اس سے پریشانی اٹھ جاتی ہے
جی جی
ہے نا
ہاں مطلب اسٹریس ہوتا ہے نا مطلب ہم آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں تو اسٹریس ہی ہو جاتا ہے کیونکہ کیا کیونکہ ہمیں کل کا کام بھی کرنا ہوتا ہے پھر ہم کہتے ہیں چھوڑا چھوٹا ہوا کام کرے یا یہ والا کام کریں تو اسے ذہنی دباؤ آ جاتا ہے مجھے لگتا ہے
بالکل ال ہے نا سر تو وقت کی قدر کرنا بھی کہ وقت کی قدر جو کرتا ہے نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے
اں وقت ٹ
بے شک ہمیں مطلب وقت کا درست استعمال کرنا چاہیے اس سے زندگی میں خوشحالی آتی ہے
ہاں ہاں ہاں سب اچ خوشحال
تو ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے چاہے کچھ بھی ہو کیا ہو اپنے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال ہمیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی کتابوں کی طرف دھیان دینا چاہے مطالعہ کرنا چاہے کتابوں سے کہ ا مطلب کیا کیا ہو رہا ہے
جی جی آپ نے بہت اچھی بات فرمائی لیکن میں ہاں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بچپن میں ہی ہمیں بچوں کو مطلب وقت کی اہمیت سکھانا سکھا دینی چاہیے کیونکہ کیا ہوتا ہے
اچھا یہ بات سچ ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی یہ سکھانا چاہیے کہ وقت کتنا اہم ہوتا ہے وقت کی اہمیت کیا ہوتی ہے ان کو وقت ضائع کرنے سے ہمیں روکنا ہے
ہاں جی جی بھائی چلو بھائی میں آج یہ جو آپ نے باتیں کہی بہت ہی اچھی باتیں کہی آپ نے وقت وقت کے بارے میں تو میں یہ میں یہ یاد رکھوں گا تو آگے کہ بھی یہ مطلب پھیلاتا رہوں گا تو بھائی آپ سے مل کر بہت ہی اچھا لگےا شکریہ
جی جی شکریہ
شکریہ جناب
شکریہ شکریہ